رو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیس ہیں
جی الحمد للہ ٹھیک ہوں آ بتائیے آپ کیسے ہو
ا خری ا س اور فرم اپنے کھانے والا کھا لیے
نہیں
تو سچ چل آپ سے بات کر رہی ہوں کریں
جی جی اور بتائیے اور گھر پہ سب کھیلے تھے
سپ میا پ ہم تو دعائی کرتے کہ سبید کھیلیاتی رہے کھی کچھ چیزیں کی تکلی وغیرہ نہ ہو
جی جی بالکل صحی فرمایا آپ ہوں ہم بھی یہی دعا کرتے کہ سب کھیلے سے رے صحت مند رہے اچھا رہے سب پ اللہ کی رحمت بنی رہے
بالکل آج کا یوگ بھی تو ایسا یہ پتا ہے کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی بیماریاں بھی تو ہو جاتی ہے
جی بالکل کافی ایسا موسم بھی ایسا ہی کچھ چل رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ سبھی صحت مند رہے اچھا سے رہے سب سلامت رہے
مالکل صحیح پڑ رہے ہیں آپپہ ج کسیری ستی سلام
جی بالکل اور ویسے یہ ابھی جی
اور فرمے آپ
اور بس ٹھیک ہے بس بیٹھے تھے تو ہم بس سوچ رہے تھے ابھی محرم کا مہینہ آ گیا محرم آ رہے تو بس ایسے ہی سوچ رہے تھے ابھی کچھ ہی دن پہلے اید تھی پھر بقریدہ آب آرام آگے وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے پتا ہی نہیں
ب مار کوئی وقت ہی نہیں رہتا ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی
ج بالکل اور ویسے جب بھی مطلب تیوہار یہ سب آتے ہیں نا تو کتنی خوشیاں اور محبت کا پیغام دیتے ہیں اس سے دل کرتا ہے م جیسے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور اتنا دل خوش ہو جاتا جب یہ عید اھردھر آتے ہیں نا تو اتنا مطلب سب سے ملتے ہیں سب سے باتیں کرتے ہیں اچھا اچھا کھانا یہ سب کھانے کھاتے ہیں سب ایک ساتھ میں کت نئے کپڑے پہنا کتنا اچھا لگتا ہے
بالکل صحی اب ایک ساتھ مل جل کے منا پلا خات بات چیت چلتے اور کچھ ٹائم تک ہمارے گھر پر بھی رہتے تو کتنا اچھا لگتا ہے
جی اور اس وقت پہ کتنی اپنی پوفھی خالا
بچے وغیرہ بھی آتے ہیں بچے وغیرہ آتے ان کے ساتھ کھیل کود چلنے میں ج مزہ ہوتی رہتی ہے بہت اچھا لگتا ہے ہ
جی ج اور کتنا جوش سا بڑ جاتا ہے نا جب ہمارے تیوہار آتے ہیں تو اتنا مطلب جوش بڑ جاتا ہے کو ایسے لگتا ہے جیسے مطلب کہ اب یہ کرنا وہ ہم یہ نئے کپڑے گن گے یہ سب کریں گے ان سے ملیں گے مطلب کافی ایسے چاؤ سا رہتا سب کے کافی جیادہ
بالکل صحی پارپدگ الگ ہی مزہ آتا ہے سب ایک ساتھ رہتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں کھانا پینا دعوت میں بھی جب تب آتے ہے تو ہمارے گھر پ ایسا رہتا ہے کہ روز دعوت ہی ہو رہی ہے
جی بالکل سیک رمایا آپ نے
نر آ تو پہلے کل کے ٹائم میں تھ تو نرام تو د ج خوشی دیتے تھ کیونکہ ہمارے اسکول میں نا مہارت کے ٹائم پہ نا سب نجی وغیرہ چلااتے تھے
جی اور ویسے ہمارے تو یہ عید تہوہار یہ تو سب ہے یہ اور ملک میں بھی بہت سارے مذب کے الگ الگ خاص ان کے تیوار ہوتے ہیں وہ بھی کتنے جوش اور پیار سے اور محبت سے تیوہار کو مناتے ہیں
ار ایسا ہر مہ آتا ہی رہتا ہے ہر مہین کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے ہمارا نہیں تو اور کچھ ص وہ لوگوں کا تہوار آتا ہے
جی بال
تو بہر مگ تہوار ہی تہوار ہے اچ دوسرے مئی کی بات کرو تو ان کا کہ ایک دن تہوار آتا پورےڑ میں یا ایک سے لے کے دو تین دن تک آتا ہے پڑ دھوم دھام سے مناتے ہمارے مل کے مل سے ایسا ہے کہ اور ہاں تو تہار ہی آ تھا ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو ہوت ہی رہتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ملک سب سے الگ ہے تم جو ایک ساتھ تہوار مناتے اتنی خوشیاں رہتی یہ تو پوچھوئی نا
جی بالکل کتنا اچھا ماحول ہو جاتا ہے اس وقت جب یہ سب تیوہار آتے ہیں آرام سے اب ایک ساتھ آتے ہیں سارے تیوہاروں کو مناتے ہیں اپنے سارے دوستوں سے ملتے ہیں اور کتنا اچھا الگ ہی ماحول ہو جاتا ہے اس وقت اور اتنا دل کو سکھ دیتا ہے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یہ دن کبھی نہ جائے ایسے بنی رہے
بالکل ایک تہوار جاتا ہے تو اگلے مہیین ن دوسرا تہوار ریڈی رہتا ہے ایسا ہے پھر دوسرا تہوار سگ تسا سگا ریڈی رہتا ہے
جی بالکل بس اور اللہ یہی دو ہے کہ یہ خوشیاں ایے ہی بنی رہی ہم ہمارے بیچ اور یہ ایسے ہی چلتا رہی اور سب میں سے پیار محبت سے مل جل کر سارے تیوہار سب ایسے مل جل کر من اور اچھے سے رہے ساتھ
بالکل
ہوں
تو مطلب ہیھکیا رہتا ہے تہواروں کے ٹائم پر سب ایک ساتھ مل جل کے کام بھی کرتے ہیں کھانا وغیرہ بناتے سب کچھ کھلاتے ہیں پھر ایک ساتھ سب رہتے ہیں سب گھر میں ن اتنی خوشی آ جاتی یہ سب ایک ساتھ آ جاتے ہر بار آنے کا ہوتا نہیں ہے سب کو ایک ساتھ چھٹیاں تو ملتی نہیں ہے کبھی کبھی چھٹیاں ملتی تو سب ایک ساتھ آتے ہیں گھومنے وغیرہ ہے وہ بہت
جی جی بال اور مجھے تو خاص کر یہ جو عید دیوالی ہوتی ہے نا یہ بہت پسند ہے ان کے کافی مطلب دن سب لوگ خوشی سے مناتے ہیں یہ سارے تیوار اور اتنا م مطلب خوش ہو جائے اتنا مز مہ آتا ہے یہ سارے تیوار منا کے اس وقت جی اور ایک بات اور مطلب کہ جی ایک ہی بات اور جب مطلب یہ توار آتے نا تو آپ نے مارکیٹ کو دیکھا ایسا تھ جیسے سارد جہ مارک میٹ میں ہے اتنا بازار میں اتنی چہل پہل ہوتی ہے اتنا روشن ہوتا ہے اتنی رونیقی بکری ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مانو ساری خوشیاں یہیں پہ آ گئی ہوتی
بالکل آپ دیکھا جائے تو مارک تو میں نے پتا ہے مگ وغیرہ جیسے تہوار ہوتے نا شام کے ٹائم پہ دیکھیں تو پورا مار ب چہل چہل سب یہ خرید رہے ہیں وہ خرید رہے پورا مارکیٹ بھرا رہتا ہے تو تہوار پتہ چل جاتا ہے کہ تہوار ک سب شاپنگ کرنے نکلے ہیں
جی بالکل خاص کر شام کے وقت ہی اتنا مطلب بازار جانے کا اتنا اچھا مزہ آتا ہے کہ شام کے وقت اتنی چہل پھہل ہوتی ہے اور اتنا مطلب اچھا لگتا ہے اس وقت کافی ٹھنڈی ہوا بھی موسم بھی اچھا رہتا ہے اس وقت اور اتنی چیل بجھے اور پھر آپ نے دیکھا مطلب کتنے نئے نئے کپڑے آتے نیلے ڈیزائن کے الگ الگ ڈیزائن کے میرا تو من کررتا ہے یہ لے لو وہ لے لو امی بولتی کہ ابھی کے ل ل لو پھر اگلے والے تیوار رو رہا رہے ہیں تو ان پہ لے لینا لیکن من کر تک نہیں ابھی خرید کہ رپ لو سارے
ہر دیکھا جائے تو ہر مہینے تو شاپنگ ہوتی رہتی ہے مارکیٹ میں سچی میں ہاں نہیںتڑی پھر جاہ کے بیٹھے کپڑے و گڑا اس مہینے میں جو ہوتے یہ والا کپڑے کا ے جاتے پھر دوسرے نئے کے حساب سے نئے نئے کپڑے کپڑے آتے رہتے ہیں مارکیٹ میں تو الگ ہی چہل پہن رہتی ہے سب ایک ساتھ شاپنگ کے لیے نکلتے ایک دوسرے کی پس وس کر کے کپڑے خریدتے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب میں
نہیں مطلب اور ہی الگ ہی ماحول ہوتا ہے وہاں پہ اور اتنی سارے مطلب کہ کپڑے سے لے کے آپ جو بھی خریدنا چاہو وہ سارا سامان کھانے پینے کا سب چیزیں وہاں پہ مل ڈگ مطلب ایسے دیکھتے ہیں نا تو ایسے کافی الگ ہی رونق ہو جاتی ہے اس وقت تیوہار پہ جب یہ مارکیٹ کھولتے نا تب الگ ہی چہل پہل الگ ہی رونق ہوتی ہے ہی
الگ ہی آنند آتا ہے سب ایک ساتھ ملتے اتنی خوشیاں آتی ہیں سب ایک ساتھ رہتے ہیں گھر میں ایک ساتھ شاپنگ کے ہی اور شاپنگ کر کرتے ادھر سے کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بوڑا باہر کی کھا پی کے بھی آ ہی جاتے ایک جاتے ہے تو مارکیٹ میں ساتپ کس ٹائم کا ہے کھانے پینے بھی ہے نا ویرائٹی آ جات ہے
یہی وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ تیوہار خوشی اور محبت کا پیغام لے کے آتا ہے تو وہ صحیح کہا ہے جس نے کہا ہے سچی میں تیوہار سچی میں بہت محبت اور خوشی کا پیغام لے کے آتا ہے کافی اچھی خوشی ملیتی اس وقت مطلب اس سے دل کو سکون ملتا ہے کافی
نہیں فمے جتنے بھی یہ بات کہی ایک دم سچ کہی میں
جی جی بالکل کہ آپ کون سا تیوار آئے گا اور ہم پھر سے سب وہی چہل پہل ہوئے گی وہی سارا نظارہ دیکھنے
یہ سارا نظارا ہے م شام کے ٹائم پہ کیونکہ دوپہر کے ٹائم پ ہے نا دوپہر کے ٹائم تو اتنی شاپنگ کے لیے کوئی نکلتا نہیں کیونکہ ب وغیرہ بھی جیسے سات بجے کے ٹائم پر بیٹھے ملا مارک کیا حال خال
جی جی صح ان شاء اللہ اب ہم دیکھتے ہیں اب اور کیا خریدنے اب ویسے محرم آ رہے ہیں تو محرم کی تیاری کریں گے اب
ہمارے اسکول میں نا ا پورے اسکول میں سنجو وغیرہ کلا رہے تو مجھے بڑی خوشی ملتی تھی
اچھا لگا آپ سے ان سب مطلب تیوار کے بارے میں اتنا ساری چیزیں جان کے آپ اور ملتے ہیں یہاں ہم پھر جی بالکل شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ
ج